ہیلو السلام و علیکم
وعلیکم السلام السلام و علیکم
جی آپ کی آواز دھیرے آ رہی ہے
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں بہت شکر اللہ کا
جی آج ابھی ہم کس موضوع پر گفتگو کریں گے
آبات بات کھانا کھیں
جی ہاں آپ نے کھانا کھایا
ہاں پہلے خود کے موضوع پر بات کرنی ہوتی ہے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کھانا وغیرہ کھایا پھر کرنی ہوتی ہے موضوع پہ بات
ایک جگہ ٹھیک ہے
یہ نا اس کے ی ٹھیک کر رہے ت آپ آج ہم آپ کیا سوچ رہے ہو کس موضوع پر بات کریں عورت کا حقوق
چلو ٹھیک ہے
جی یہ ایک بہت اہم اور سماجی طور پر ضروری موضوع
بالکل ٹھیک کہا تم نے عورت کسی بھی معاشرے کا بنیادی سکون ہوتی ہے اگر عورت کو اس کے حقوق حاصل نہ ہو تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا
جی ہاں اسلام نے بھی عورت کو بہت عزت اور مقام دیا ہے جی ہلو ہاں
دس دن میں یہ معاشرہ پڑھتے یہ معاشرہ ہوتا کیا ہے
جی کیا ہوتے
معاشرہ
معاشرے کی بنیاد مطلب نا ایک معاشرہ آپ کو کیسے سمجھاؤ آپ نے قرآن پڑھا ہے
ہاں جی
جیسے محم مح اللہ بولتے ہیں نا
جی
سےاہے لوگ معاشرے معاشرے
اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتائیے بتائیے آگے
اسلام نے بھی عرت کو بہت عزت اور مقام دیا ہے مجھے بتاؤ ہم نے مقام بہت دنوں سے بڑھایا ہے مقام ہوتا کیا ہے
جی مقام آپ سمجھیے
جی آپ ایک قرآن پڑھا ہے
ا جی جی
تو پھر تو آپ کو پتا ہی یوگا کیا ہوتا ہے مگرا
لیکے مجھے پتا ہی نہیں ہے
مجھے پتا ہے لیکن میں کیسے سمجھاؤں آپ کو چل آگے گیا میں بتا د ہوں لاسٹ میں مجھے یاد لان
اسلام اسلام
ذرا ح یہ زیادہ آ ن صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے بتائیے آگے بالکل جب انسان آیا تو اس نے عورت کو عزت تف پوض اورور مختلف حقوق عطا کیے قرآن اور حدیث ج میں عورت کے مقام کو وضو طور پر بنا گیا تھا
سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ عورت کو زندگی جینے کے کہ حق حاصل ہے پرانے زمانے میں کئی قبیلوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اسلام نے اس غیر انسانی رویہ کو ختم کیا
عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا بھی پورا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا
مجھے پ مجھے لگتا اپنی قرآن پڑے آپھ اچھے سے یہ پڑھتے ہو
اور گ آگے بتائیے آپ
آج کے دور میں تعلیم عورت کے لیے بہت ضروری ہے تعلیم یاف عورت صرف اپنی زندگی بہتر نہیں بنا بل کہ پورے خاندان کے تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں جب ایک عورت تعلیم قفہ ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی بہتر تعلیم اور تربیت دے سکتی ہے
عورت کو اپنی رائے دینے کا بھی حق ہے ہر گھر میں معاشرے کے فیصلے میں عورت کی رائے کو اہمیت ملنی چاہیے
جی ہاں اکثر دیکھا جا گیا ہے کہ لوگ عورتوں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے یہ رویہ ہے عورت بھی عقل اور سمجھ رکھتی ہے اس کے مشورے بہت مفید ہو سکتے ہیں
اسلامی عورت کو وراثت میں بھی حصہ دیا ہے یہ اس اس زمانے میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا
انقلابی قدم تھا جی ہاں بالکل ن میں وراثت کے اییکم وضوود طور پر بیان کیے گئے ہیں کسی عورت کو اس کے حصے سے محروم کرنا ظلم ہے
آج بھی کچھ علاقوں میں عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا یہ صرف قانونی ہی نہیں بلکہ دینی طور پر بھی
میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس اس بارے میں آگی دینی چاہیے جب تک لوگوں کو اپنے فرض اور حقوق کا علم نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہوگے
بالکل عورت کو نکاح کے معاملے میں بھی حق حاصل ہے اس کی دضہامندی کے بغیر نکاح نہیں کیا جاسکتا
جی ہاں اسلام نے عورت کی مرضی کو بہت اہمیت دی ہے جبری شادیہ نے صرف غیرانصافی پیاں ہوتی ہے بلک کہ کئی سماجی مسائل کے سبب بھی بنتی ہیں
امرت کو مہر کا حق بھی حاصل ہے جو اس کی ملکیت ہوتی ہے
صحیح کہا مہر عورت کی عزت اور اس کے حقوق کی نشانی ہے اسے خوشی سے ادا کرنا چاہیے
کیا تم سمجھتے ہو کہ عورت کو ملازمت کرنے کا حق بھی حاصل ہے
ہوں جی بالکل اگر عورت جی میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم سمجھتی ہو کہ عورت کو جی ہاں جی بتائیے
جی بالکل اگر عورت شرافت اور عزت کے ڈائری میں رہ کر کام کرنا چاہیئے تو اسے اس کا حق حاصل ہے بہت سی عورتیں ڈاکٹر ٹیچر انجینئر اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں
جی ہاں اور اور
اور ان کی خدمت معاشرے کے لیئے بہت قیمتی ہے خاص طور پر تعلیم اور صحت کا شعبوں میں عورتی کا کردار بہت ہوتا ہے
میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عورت کو معاشی طور پر مستقام بنانے کےلئے اسے ہنر اور تعلیم کے موقع ملنے چاہیئے
ہ بالکل معاشی خود مختتیاری عورت کی اعتماد میں اضافہ کر ہیں اور اسے اپنے زندگی کے فیصلے بہتر انداز میں کرنے میں مدد دیتی ہے
ہج کل عورتوں کے خلاف تصادق بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
میرا خیال ہے کہ کسی بھی صورت میں عورت پر تشدد قابل قبول نہیں ہر ع ہر عورت کو امن اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزار نہیں کہاں کھاصلے
بالکل گھر گھر ہویا دفتر ہر جگہ عورت کے ساتھ عزت اور انصاف کا رویہ اختیار کرنا چاہیے
عولد کو صحت کی سہولتیں حاصل کرنے کا بھی پورا حق ہے صحت اس مند عورت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے
میں بھی اس بات سے پوری طرح اتفاق رکھتا ہوں حکومت اور معاشرے کو عورتوں کی صحت اور تعلیم پر خاص توجہ دینی چاہیے
ا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر عورتیں کو ان کے تمام حقوق مل جائے تو معاشرے پر کیا اثر پڑے گا
میرا خیال ہے کہ پھر معاشرہ زیادہ ترقی یافتہ پر امن اور خوشحال ہو جائے گا جب عورت خوش اور مطمئن ہوگی تو اس کا اثر پورے خاندان پر پڑے گا
جی جی بالکل اکماں پوری نسل کی تربیت کرتی ہے اس سے تعلیم اور حقوق ملے تو وہ بہتر نسلوں کی پرورش کر سکتی ہے
اسی لے کہا جاتا ہے کہ ایک عمارت کو تعلیم دینا ایک فارت کو تعلیم دینا ہے جبک ایک عورت کو ت تعلیم دینا پورے خاندان کو تعلیم دینی ہے
بہت خوب عورت کو سیاسی حقوق بھی حاصل ہونے چاہیے اسے ووٹ دینے اور انتخابات میں حصہ لینے کا کہ
جی ہاں عورت کی سیاسی شرکت معاشرے کو متوازین بناتی ہے اور مختلف مسائل کے بہتر حل سامنے لاتی ہے
ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہے
بالکل دونوں مل کر ایک ہی مضبوط خاندان اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دیتے ہیں
جی آپ کیا بتا رہی تھے ہ آج سوشل میڈیا اور میڈ جب عورتوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں اہم کد ادا کرتے ہیں چلو آج کی گفت تو وہ بہت مفید رہی ہم بعد میں بات کرتے الپ فریز